ہیلو
ہیلو
ہلو
ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں
کہاں حال چال ہے
کیا ٹھیک ٹاک ہے اپ سنایا جائے
میرا بھی ٹھیک ہیں
کیا ہو رہا ہے کا ہو رہا ہے
بیٹھے ہوئے ہیں بچے لو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں اسی کو
پڑھا رہے ہے
نہیں یہ پڑھانا ایک بچہ ہے اس بڑا بڑا ہو گیا ہے تو بس ایسے ہی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کے کیا کیا کر رہی ہے ہاں کال گاہ پورا
جائے
ہوں
گائیڈ کر رہے ہیں ہاں
ہاں
ہم کھانا پینا بن گیا
ہاں بنی رہا ہے امی بنا رہی ہے
ہ
بیٹی بھی ساتھ میں
اور
ہاں بچہ لوگ پڑھائی کر رہا ہے
ٹیشن
ٹیوشن جاتی ہے بنا ٹیوشن کے اب کہاں پڑھائی لکھائی ٹھیک سے ہوتا ہے اسکول میں اسپیشل الگ سے پڑھانا پڑتا ہے
ہاں یہ سو کیا ل
تم کو ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے جاؤ گھر جاؤ لائٹ بار کے چارج ہو گیا ہوگا چارجر کس کا ہے جاؤ لے کے بچہ لوگ خالی موبائل میں لگل رہتا ہے نا
ہاں بارش ساریش سرا ہاں
نہیں بارش کا ہوگا بارش ہونا ہے یہ خالی تھوڑا تھوڑا ایسے ہونا ہے بس
خالی مذاق کر رہا ہیں ن
ہاں بم بھگوانوں مز اللہ بھی مزاق کر رہے ہیں اللہ بھگوان دونوں مل کے
اچھا
ک بن رہا ہے کھانا میں
روٹی سبزی سوائی
اچھا ہاں سوائے روٹی رہتا ہے
اور کیا بنے گا
ہوں
ہاں بچہ بتر پڑھ لکھ رہا ہے ٹیوشن والے سر آئے ہیں وہ ٹیوشن کرا رہے ہیں ہم
ہوں اچھی پانی رکھ دو فریج میں جاؤ اور رکھو نا ہاں رگتا پانی آ گیا اچانک ہیلو کر رہے دیکھ رہے ہیں ابھی پانی آ رہا ہے
ابھی تو بولے کہ اللہ کی کرپا ہے تو پانی گرے گا
پتہ نہیں چلتا ہے کہ پانی آ رہا ہے کہ جا رہا ہے بادل کرتا تب ن پتا چلتا ہے ان سرکاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کھیتی باڈی
ہا
بہت لوگ راہڑ بوندی ہے
بارش نہیں ہو تو رہڑے نہ ہوگا کچھ تو ہونا چاہیے نا
ہو گیا آپکا ہوگیا
نہیں بارش نہیں گرا نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا پڑ رہا ہے نا تبھی ٹائم لگے گا
ہمں
وہ تو ہے
کھانا کھانے چلنے ہیں
ہاں
میری بیٹی بول رہی ہے کھانا کھانے چلو
ہاں اچھا کھانا ریڈی ہے نہیں
ھم س یہ کیڑا مکوڑا کے چلتے بنا لیتے ہیں سویرے
اور نیا میں کیا ہو رہا ہے
نیا میں ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے
کچھ کام دھندا
کام دھام کیا ہے وہ پیسے بھیج رہا ہے لیکن اس کو دیکھنا ہے بھر دینا ہے پوچھ اس کو بھر دینا ہے جخنی کام کرنا ہوگا اخنی دیکھل جائے گا
اچھا این جی او وغیرہ میں کام کرتے ہیں کیا
ہوں آپ نہیں کرتے ہیں کیا
نہیں ایک دوگو میں کھیت ہے اس کے بعد کہاں کوئی کام ہی نہیں دے رہا ہے
کام دے اتنا بھکمریا ہو گیا ہے کہ کوئی بے روزگاری نہیں دیتا
کہ رہے ہیں کہ اللہ کی کرپا نہیں ہے کیا کرے گا مارنا ہی ہے
آ کر چھتر چھایا رہتا تو کہیں روزگار ملہی جاتا لیکن کیا کیا جائے انہیں تو مرضی نہیں ہے تو
ہوں ہاں تھیا کرس
روز تو کتنا کری
ہاں
ا وہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں ہم
کتنا بڑھیا ہوا چل رہا ہاں
ہ سندر ہو
ہ تنی گر رہا تھا تو تنی بڑھیا گرتے ہلے پنیا
ہاں
جے روپا وپا جاتا گغریب لوگ بن تنی زندہ ہو جتے حجی بڑیا سب کے موں آ کر رکھا ہے
ہوں ابھی اور ادھر ہم سن رہے ہیں کہ پانی ادھر بڑھیا مر ادھر کہاں پانی گر رہا
کرنے میں ٹھیک ٹھاک ہے
اللہ کے مرضی ہوگا تو گرے گا ہی
ہوں ں سب تو اوپر ہی والا کی مرضی ہے
ہاں انہیں کے ہاتھ میں سب ہے ادھر بارش تیز آندھی آ رہا ہے طوفان میں کہ سب پانی ہی اڑا دے رہا ہے
ہوں
گرنا ہے کہاں اور لے جا رہا ہے کہاں
نہیں لائٹ
ہاں شاید انوٹر سے پتہ نہیں چل رہا لائت ہے کیا
اللہ کے اللہ کی طرح لگ رہا ہے تو مزاق کر رہا ہے لائٹ کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا
ہاں کرئیگا
کچھ کام دھندہ آئے گا تو ہمیں بھی بتائیے گا دھندہ پانی کچھ نہیں سو بہت پریشانی ہے
سمسیا تو وہی ہے ڈیلی کپڑا خریدنا ہے ڈیلی تہوار کپڑا خریدنا ہے بچہ کے خریدنا
مہنگائی مہنگائی اتنا اونچ سیما پر پہنچ گیا ہے کہ آدمی کا نارمل ادمی کو مطلب جینا مشکل ہو گیا ہے
سال بھر خالی خرچے ہی خرچے ہیں
ہوں
مدرسہ میں
بنا پیسہ کہیں نہیں ہے مدرسہ میں بھیجایے وہاں پیسہ دینا ہو آج کل سبھی جگہ پیسے کے ڈی ڈیمانڈ
ہوں چاروں اورخرچہ خرچہ ہے
کل ملا کر یہی ہوتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے
ہوں
آج کے ٹائم میں
کسی کو کہا نہیں جاتا ہے کہ کس کو کب نکاح ہو گیا
ہوں
طبیعت تو خراب ہونے میں لیٹ لگتا ہے
نہیں کب کس کا ہو جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے
کابھی طبیعت خراب ہو جا رہا ہے کابھی نکاہ ہو جا رہا ہے کابھی اور ڈلیی کو ڈلی سماچار میں یہی سب آئی رہا ہے
ہاں
ڈیلی آدمی مر رہا ہے
کا تو کچھ مسالہ چاہیے نای والے کو
ہوں
تو کیا چھاپے گا
کیاھا کر ہیں کوئی منو دے رہا ہے تو مر جا رہا ہے
مرنا زینا تو لگا ہوا ہے
اللہ کے ہاتھ رہتا تو م والا کے منگوا دیتا گھر سے ہوں
بس ڈفرینس اتنا ہی ہے کہ کوئی ٹائم سے جاتا ہے کوئی با ٹائم پہ چل جا رہا ہے
ہوں وہ کا ہراس منٹ ہو جاتا ہے کچھ کچھ کام کرتے کرتے بڑے
ہوں ہرسمٹ کی چلتے تھا ہم جمائے پہ جمائے یارا ہاں
تھکان لگ رہا ہوگا
تھکان لگتا ہے ابھی اھی نہیں بنل ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو کچھ دن تک گھر میں رہ گیا ہیں تو عالت نہیں بنا میں عالت بن جاتا ہے تو نہیں لگتا ہے آالس جہاں چھوٹا کچھ دن آرام کیے جاں پھر لگتا ہے کہیں نہیں جاتے ہیں
ہوں اور ابھی ہم ٹھیک ہیں
ہوں
آج جاتے ہیں کوئی گیا ہے کہ نہیں آپ کے یہاں سے
ہاں ج یاترا میں
لوگ جاتا نہیں ہے